رکو رکو مجھےار وہ نا دوسرے فون کو لگا کے ہیں کرو آپ چپ میں نے بتایا نا ایک بار کرو چک میں میں متنا تیرے ٹاسک کے ٹائم بات کر کے ہلو۔
ہاں جی بتائیے لگا ہے ایئر فون۔
وعلیکم سلام یک
ہلو۔
ٹھیک ہو۔
جی ہاں میں ٹھیک ہوں آپ نے لگایا ٹاپک۔
جی جی۔ ہاں ہاں میں نے یہ۔ فون لگایا جی بتاؤ آپ۔
میں کیا بتاؤں بتاؤں آپ کچھ خاص۔
میں کیا بتاؤں۔
بتائیے کچھ۔
میں آج اسکول سے واپس آتے وقت میرے ذہن میں ایک دلچسپ خیال آیا میں سوچ رہی تھی کہ زندگی کے اکثر سب۔ اور کیوں کہاں جاتا ہے۔
بہت خوبصورت سوال ہے میرے خیال میں زندگی کا سفر اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں ہر روز نیا موڈ نیا تجربہ اور نئی منزل ملتی ہے بلکہ اس مشافق۔ کی طرح جو راستے میں مختلف سامانات دیکھتے ہیں۔
بالکل ٹھیک ہے تم نے جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کا سفر شروع ہوتا ہے بچ۔ جوانی اور بوڑھاپے سب اس سفر۔ کو مختلف ماننا ہے
جی ہاں بچ۔ اپنی زندگی کا سب۔ سے ب حصہ ہوتا ہے دور میں بچے فورا سے عذاب ہوتے ہیں جو کھیلتے ہیں س اور دنیا کو پہلی بار سمجھ سمجھا شروع کرتے ہیں
مجھے اپنا بچپن یاد آتا ہوتا تو بہت خوشی محسوس ہوتی ہے اسکول کو پہلا دن نئے دوست اور استادوں کی نصیحتیں سب یادگار
ہچ جی آپ نے ایئر فون لگایا
ہاں ہاں مجھے لگا کے ہیں
مجھے نہیں لگتا
کس سے لگا کہ ہے مما کی کا ہمیں یعرفون لگا کے ہے
ن واقعی بہت خوبصورت ہوتا ہے لیکن زندگی کا سفر یہی نہیں رکتا آہستہ آہستہ انسان جانوری جانور
د نہیں جاؤ
ج جوانی میں قدم رکھتا ہے جہاں ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہے
جو
آپ کو بات کرنی ہے میں فون کاٹوں
جی جوانی کو زندگی کا سب سے اہم مرحلہ بھی کہا جاتا ہے اسی دور میں انسان اپنے انسان اپنے مستقبل کے فیصلے کرتا ہے اور اپنی خوابوں کو پورے کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں
بالکل اگر جانی میں محنت کر اکس جائے تو سفر آ آسان ہو جاتا ہے لیکن اگر انسان سستی کرے تو راستے میں مشکلات پیدا ہو سکتی ہے
ہ میں سمجھتی ہوں کزن
آپ کو بات کرنی ہے ہلو
جی جی آپ میری آواز ہی نہیں آتی ہلو
جی
میں سمجھتی ہوں کہ زندگیک کو میں باہر جاؤں گی میں سمجھتی ہوں کہ زندگی کے سفر میں محنت کر رہی میں سمجھتی ہوں کہ زندگی کے سفر میں محنت گھڑی کی طرف ہے جو ہمیں منزل تک پہنچاتی ہے
اور سبز اس گااری کا امدھیان ہے اگر صابر نہ ہو تو انسان چھوٹی چھوٹی مشکلات سے گھبرا جاتا ہے
بہت خوب گاتنی زندگی کے سفر میں کبھی خوشی ملتی ہے اور کبھی غم دونوں کو قبول کرنا چاہیے
جی ہاں اگر صرف خوشی خوشیاں ہی خوشیاں ہو تو انسان غم کی قدر نہیں سمجھ سکتا اسی طرح اگر صرف مشکلات ہو تو خوشی کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوتا
مجھے لگتا ہے کہ زندگی ایک کتاب کی طرح بھی ہے جس کا ہر دن ایک نیا صفحہ ہوتا ہے
اور اور ہر صفحے پر ایک نئی کہانی لکھی ہوتی ہے کچھ کہانیاں ہمیں ہمیں انسانی ہے
ہاں ہاں کچھ کہانیاں ہمییںش ساتھ بھی ہے اور کچھ کہانیاں ہمیں سبق بھی دیتی ہے
جی تمہارے خیال میں زندگی کا سفر سب میں سب سے ضروری چیز کیا ہے
میرے نزدیک اچھا اخلاق سب سے ضروری اچھا اخلاق انان کو ہر جگہ عزت دلاتا ہے
میں بھی اسی بات سے متفق ہوں پیسہ اور دولت کچھ وقت کے لیے خوشی دے سکتا ہے مگر اچھا کردار ہمیشہ ساتھ رکھتا ہے
ہ بالکل زندگی کے سفر میں دوست بھی بہت اہمیت ہی رکھتے ہیں اچھے دوست و مشکل وقت میں سہارا بنتے ہیں
ہاں ایک اچھا سچا دوست اندھیری رات میں روشنی کی تارح ہوتا ہے
جی
ایک سچا دوست ہے میری رات میں روشنی کی طرح ہوتا ہے
جی جی ہاں ہاں آپ نے صحی آپ نے صحی کام س صحی بات کہی
ہاں یہ تو مجھے پتا ہے میں نے صحیح بات کہی ہاں بولیے نا آگی کچھ
ہاں اور بڑا دوست اور برا دوست اس راستے کی طرف ہوتا ہوتا ہے جو منزل سے دور ل جائے
اسی لیے دوستوں کا انتخاد بہت سوچ سمجھ کر کرنا چاہیئے
ہ کیا تم نے کبھی سچ سوچا ہے کہ زندگی کے سفر میں ناکامیوں کا کیا کردار ہوتا ہے
جی ہاں میرے خیال میں ناکامی بھی ایک استاد ہے جو ہمیں وہ ہمیں بتاتی ہے کہ ہم نے کہاں کہاں غلطی کی
بالکل جو لوگ ناکام سے ڈر جاتے ہیں وہ آگے نہیں بڑھ پاتے مگر جو اس سے سیکھتے ہیں وہ کامیابی حاصل کر لیتے ہیں
جی ہاں تھامس ایڈیسن نے ابھی ہزاروں مرتبہ کوشش کی تھی جب تک بلب ایجاد ہوا تھا
اسی لیے ہمیں ہمت نہیں کرنی چاہییں زندگی کے سفر ان لوگوں کے لیے گوور بناتے ہیں جو مشکلات کا مقابلہ کرتے ہیں
کبھی کبھی ان اپنی منزل بھول جاتا ہے
اسی لیئے اپنے مقصد کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہی، مقصد کے بغیر سفر اوردورا رتے ہیں
میرے مقصد میں اچھی تعلیم حاصل کرنا اور اپنے والدین کا نام روشن کرنا شامل ہے
یہ بہت اچھا مقصد ہے میرے خیال میں ہر بچے کو اپنے والدین کی خدمت میں اور عزت کرنی چاہیے
والدین زندگی کے سفر کے پہلے رہنما ہوتے ہیں
بکل جب ہم چلنا بھی نہیں جانتے ہوتے تب وہ ہمارے ہاتھ پکڑ کر چلنا سکھاتے ہیں
اور جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں تب بھی ان کی دون ہمارے ساتھ رہتی ہے
ہاں ہاں دعا وا گئی زندہ بھی گ صفائیبہ سبزمتی سازو سامان ہے
سفر میں وقت کی کیا اہمیت ہے
وقت سب سے قیمتی دولت ہے جو وقت کی قدر کرتا ہے وہ زندگی میں آگے نکل جاتا ہے
اور جو وقت ضائع کرتا ہے وہ بعد میں پچھتاتا ہے
بالکل گزرا ہوا وہا وقت کبھی واپس نہیں آتا
مجھے لگتا ہے زندگی کا سفر ایک دریا کی طرح ہو ہے جو لگاتار بہہ رہا ہوتا ہے
اور جو دریا رک جائے وہ آپنی خوبصورتی کھو دیتا ہے اسی طرح انسان کو بھی سیکھنا اور آگے بڑھنا نہیں چھوڑنا چاہیے
اتنی خوبصورت مثال ہے
شکریہ میں اکثر قدرت سے مثالیں لینا پسند کرتی ہوں
قدرت بھی ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہے پہاڑ صبر سکھاتی ہے دریا روانی اور درخت سکھا وت
اور پھول ہمیں مس کرانا سکھاتی ہے وہ خود بھی کھلتی ہوئے ہیں اور دوسروں کو بھی خوشی دیتی ہے
زندگی کے سفر میں صحت کی کیا اہمیت ہے
صحت بہت ضروری ہے اگر صحت اچھی ہو تو انسان اپنے خوابوں کو پورا کرسکتا ہے
اسی لیے ایکسرسائز اور متوازن غذا ضروری ہے
جی ہاں تندرست جسم اور تندرست ذہن کامیاب زندگی کی بنیاد ہے
کبھی کبھی لوگ دوسروں سے حسد کرنے لگتے ہیں
حسد سفر کو مشکل بنا دیتے ہیں ج انسان کو اپنی محنت پر توجہ دینی چاہیے
دوسروں کی کامیابی پر خوش ہونا چاہیے
بالکل اس سے دل میں سکون پیدا ہوتا ہے
تمہارے نزدیک زندگی کا سب سے بڑا سبق کیا ہے
میرے نزدیک سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے
میں بھی سمجھتا ہوں کہ شکر گزاری انسان کو خوش رکھتی ہے
جی ہاں جو لوگ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں وہ زیادہ متمئن رہتے ہیں
زندگی کا سفر کبھی سیدھا نہیں ہوتا اس میں اتار چڑھاو آتے رہتے ہے
اور یہی اتار چڑھاو سفر کو دلچسپ بناتے ہیں
اگر راستے میں کوئی مشکل آئے تو کیا کرنا چاہیے
ہمت اور دعا کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے ہر مشکل کے بعد آسانی آتی ہے
شکریہ آج کی گفتگو کو بہت دلچسپ اور مزی خیز رہی
آج کی گفتگو سے مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا اللہ حافظ
اللہ حافظ